او
آ
السلام علیکم
تو بتائیے کیسے ہیں آپ
بس ہم تو بہت خریت سے آپ سنیں یہ سب
دے آپ نے ایک لیا تھا وہ آپ نے کون سی دکان سے لیا تھا وہ آج سے لیے ہمارے س جن کے بیٹے کی شادی ہے نا ہم سوچتے ہیں وہی پہن کر جائے ہم شادی میں
کیا پوچھنا چاہ رہی تھی آپ
آپ نے عید پر کرتی پہنی تھی نا مظمفر والی لانگ وہ آپ نے کہاں سے لی تھی
م پاس کی دکان چل رہی تھی بہت بڑھیا دکان ہے پرھر
ہاں جی میں س میں کنی بیٹٹی کی شادی ہے تو ہم وہیں سے لے لیں گے کرتی وہی شادی میں پہن لیں گے
ہاں تو آپ میری ہی پہن لیجیے گا نا ہم نے تو نیا بنوا لیا ہے شرارہ
ش بنویا ہے
ہاں ہم شادی میں نکاح میں شرارہ پہننے جائیں گے پہن کے جائیں گے
ٹھیک ہے ٹھیک ہےھر
ہمارا اور اپی کا تو ساٹھ گڑھ بھی ہو گیا سب کا بلو رنگ کا ہے اور ہمارا میرون رنگ کا ہے
تو اچھی بات ہے پھر تو
اپی تہاری ممی
ہاں جی ہ
اور سناؤ چاچا جان کیسے ہیں چاچ ی جان
اور رہے تری جان بھی تو سو رہی ہے دونوں اس ٹائم آرام فرما رہے ہیں صبح اٹھنا تھا انہوں نے پانچ بجے جی
ہاں ہاں بڑے بوڑھوں کا تو ایسے ہی ہے وہ جلدی جگتے ہیں اور جلدی سوتے بھی ہیں بس تو ہم آپ ہی ہیں پرانیے نئے نئے کہ وہ ہے نا ہم بگڑائل بگڑیل اولادیے
جی اور بتائیے کھا نا وغیرہ ہو گیا آپ کا
ہاں سب ہو گیا سب سب نپٹا دیا آج
بالکل اچھا کیا آپ نے
کل رات پوری پوری رات کربووریاات پچ جنوری
ہ
ہاں کل ہم پوری رات بے چین ہو رہے اس وجہ سے آج سب کچھ ٹائم سے نپٹا کے ٹائم سے س سوچ رہے تھے کہ یہ نیند کی آگوش میں جائیں گے
آپ کی لائٹ نہیں د گیا مجھے کسی نے اطلاع کیا کہ آپ کی لائٹ نہیں آ رہی ہے
ہمارے یہاں پوری رات بجلی کٹی ہوئی تھی ہ
آپ ہی تو ہمارے آ ہی نہیں ہو آپ ہی ہمارے آ جاتے ہے
ہوں بجلی کٹی رات رات پہ رات کرتی تھی پھر کیا پریشان کرتے آپ کو خود تو پریشان ہوئے ہی رات بھر
نہیں تو کوئی بات نہیں آپ کل ہمارے یہ آ جاتے صبح چلے جاتے
آدھی رات میں ہوا تھا نا وولٹیج لو ہو گئی تھی
ہ وہ تو ہے نہیں کوئی بات نہیں آگے سے ایسا ہو تو آپ آ جائی کریے ہم باتیں بھی ساتھ میں بیٹھ کے کیا کریں گے کھانا وغیرہ بھی ہم یہ کھا لیا کریں گے
چلیے اگلی بار ایسا ہوا آپ کے یہاں دھمک جائیں گے ہم
مے بچے بھی لے کے آئیے گا آپ اپنے
ہاں ہاں بالکل بالکل جضرور س جضرور
ہاں جی اور بتائیے
بس آج سہاو نہ اچھا لگ رہا ہے باہر موسم
ہاں وہ کل بارش ہو گئی ہے اس و تو آج موسم اچھا لگ رہا ہے آپ کو
ہاں ہم بالکی میں بیٹھے تھے جھولے میں اپنے
آپ نے بڑک میں نے جلا لگایا ہے
ہاں ابھی بھی کچھ ٹائم پہلے ہی لگوایا مجھے بہت شوق ہے نا اپنے برامدے میں جھولے میں بیٹھنے کا
آپ کو میری ممی کی طرح میری ممی کون بہت شوق ہے اس چیز کا
ہاں تو برامد میں نے پلانٹنگ بھی کری ہے ابھی کچھ کچھ پلانٹس لگائے ہیں اور وہیں پہج جھولا لگا لیا اس میں آرام سے بیٹھی ہوں
ٹھڈی ہوا چل رہی ہوں گی آپ کو ٹھنڈی ہوا
ٹنڈی ہوا چل رہی ہے کتے وہ بے آوازیں تو آئی رہی ہوں گی آپ کو
د کھ تو بھی بھگنے کی آازیں آ رہی ہیں
ہاں تو می کدل ڈال رہے ہو میری اتنی اچھی سی میں وہ لے رہی تھی انجوائے کر رہی تھی تھوڑا سا اور مے کھلل ڈال رہے ہیں اور ایک ایک ابھی آپ اپنا کتا ہے چھوٹا سا بچہ جو بدماشی کر رہا ہے
اچھا آپ نے بھی کتے پالے بھی ہیں
ہاں میری بیٹی ہے
اچھا آپ بیھ ہی چاہیے نا
بہلا ہے میری پیاری س بیٹی
ج ج کی بیٹی ہےگ اپنے پتا
ہاں ہاں وہی ہے وہی فیمل پگ گیا میرے پاس
کت بھی کٹی پالنے کا بھی شوق ہے
میرے بس سب جانور پلے ہیں کتے خرگوش طوط لورڈس اور ہیمسٹرس
مطلب آپ کو جانور پالنے کا بہت شوق ہے
میرے بچے جو بہت شوق ہے بہت زیادہ
چلیے
اس سے پہلے دو روٹ ویلر تھے میرے پاس ایک گلی کا ڈاگ تھا
جانور پالے آپ نے
ہاں خوب تھے میرے گھر میں اب تو ایک ہی رہ گیا پگ گیا بس ایک چھوٹا سا
بات ہے جانور پال میں بھی چاہیے
ہ
ہمارے پاپا کو بھی ہے ہمارے ابو صاب کو ہے بٹ مت وہ کیا کرتے ہیں وہ پالتے ہیں کچھ ٹائم رکھتے ہیں پھر چھوڑ جاتتے ہیں
اچھی عادت ہے آپ کے ابو کی بھی تھوڑا ٹائم ان کے ساتھ بھی تھوڑا ٹائم بتانا چاہیے بہت خوش نما میں رد تے ہیں یہ آاک اگر م ماحول خراب ہو جائے تو اس کو خوشنما بنانے میں ان کا بہت اچھا یگدان رہتا ہے
جی جانور ایک وہ ہوتے ہیں نا وفادار ہوتے ہیں
ہو جائے گا ہو جائے گا انتجار وفادار نگلا انسان مجھاجتاک دنیا میں میں انسانوں سے زیادہ بہتر سمجھتی ہوں ان کو اب دیکھیے میں باہر بالکونی میں بیٹھی ہوں نا تو میری یہ جو پیٹا ہے یہ میرے ساتھ ہی بیٹھی رہے گی میں باہر بیٹھ ہوں گے بچے بھی نہیں آئیں گےاہر دیکھنے کےے پر یہ میرے ساتھ آرام سے بیٹھی رہتی تی ہیں
آپ
اور سنائیے
آشا بھی سمجھ آتی ہوگی ہے نا
ہاں
اس آپ کی بھشا بھی سمجھ آتی ہوگی جس بات میں آپ بات کرتے ہوں گے اس سے وہ بھاشا سمجھ آتی
ہاں زیادہ تر سمجھ زیادہ تر سب سمجھتی ہے اور سنائیے کیسے ہیں آج کی تعارف
اچھا تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے بس لگ رہا ہے موسم کی بارش رات کو آئے گی
ہمارے یہاں پہ بھی لگ رہا ہے تھوڑا تھوڑا بادل ہے کل تو اس ٹائم زبردست ا بوچھاریں پڑ رہی تھیں
بس موسم کے حساب سے آج ہمیں کولر لگانے کی ضرورت نہیں ہے
ہاں موسم کے حساب سے ہمارے یہاں پر آ اے سی بن ہے اور کولر چلانا پڑ رہا ہے ہمارے کو
اچ
اے سی تو خراب ہی ہوگا تو
ہ جی وہ سل وہ کل دقت ہوگی تو اسسی خراب ہی ہونا تھا آپ کا
ہوں
ج لائٹ وغیرہ بھاگ گئی
ہوں ہوں
ا آپ کیا سوچ رہے ہیں نہیں کہ اب آپ کچھ نیا ٹرینڈ میں دیکھ رہی ہوں گی آج کل آپ کشمیری چوڑیاں آ رہی ہیں کشمیری گھڑی آ رہی ہے کشمیری ایئر رنگس آ رہی ہیں کشمیری کرتی آ رہی ہیں تو آپ کو کیا پسند ہے
تھوڑا نٹ ورک ایشو رہتا ہے توپ تھوڑا ہمارے کو کو سینڈ کر دیا کیجے نا تاکہ ہمارے تک بھی پہنچ جائے ہمارا نیٹورک ارر کی وجہ سے نا ہمارا گھر تھوڑا اندر جا کے ہے تو ہمارے پاس نہیں آ پاتی یہ ساری چیزیں پہنچ ہی نہیں پاتی ہم تک تو آپ بتائیے گا ہم کو
ہاں جی اج کل تو ویسے تو کشمیری چوڑیوں کا ٹرنڈ چلا گیا ہے بٹ اب بھی کسی کسی نے پہے کشمیری گھڑی کا بہت س ٹرینڈ ہے اور آپ دیکیں گی آج کل کشمیری کرتے اس بھی اچھی لگتی ہے لوگوں کو پہننے کیج کل سیٹ چل رہا ہے کشمیری کرتیوں کے کوٹ سیٹ وہ آپ ٹریول میں پہن سکتے کمفر
آپ ہمارے کو لنک شیئر کیجیے گا تو ہم بھی دیکھ لیں گے
ہاں ج ہاں ج کی نہیں م نے مارکیٹ تو لک نہیں میں مارکیٹ جاوںںیا آپ کو ویڈیو کے دکھا دوں گی پورا
ہاں ہاں ایسا کر لیجیے
اور فرمائیے بچے سو گئے آپ کے
نہیں دونوں اپنا اپنا فون چلا رہے ہیں ابھی جب تک ہماری آنکھیں بندنی ہوتی ان کی بھی نہیں ہوتی
صحی بات ہے یہ ہماری بھی نہیں سوئی ہے ہماری بھی جاگ رہی ہے آرام سے لیٹی ہوئی ہے
اچھا ہمارے بھی جب تک ہماری آنکھیں نہیں بنوائیں گی ان کی بھی کھلی رہیں گی
زیادہ نا آپ کو کمپنی دیتے ہیں نا آپ اکیلے بیٹھی رہو گی پھر دقت ہوگی باپ کچھ نہ کچھ تو بولو گی آپ کے سامنے بولیں گے
نہیں اپنے اپنے فون میں لگے ہوئے دونوں ایک آئی پیڈ لے کے بیٹھے ہیں اور بڑے والے اپنا آئی فون چلا رہے ہو
آپا ویسے بھی ہونی چاہیے تھوڑی بہت تو مطلب بند دیکھتا ہی ہے سارے دہاڑی سارے دن کام کر کے تھک جاتا ہے تو سارے ساتھ تو چلاتا ہی رش کچھ فون وغیرہ ایک نا مائنڈ بھی میں بول رہی س مائنڈ بھی فرش فون چلانا تھوڑاہت مائنڈ فریش رہتا
ہاں لیکن اس میں تھوڑا سا ایسا جو کام کی چیزیں ہو وہی دیکھنی چاہیے بیکار کے نہیں دیکھنی چاہیے
بالکل بالکل آج کل بچے کے کہا بہت چیزیں دیک رہے ہیں جو نہیں لنی ان کو وہ بھی آ جاتا
چھوٹا بھی ایسی چیزیں دیکھیں جے ہم کچھ سمجھ میں اچھا سا کچھ جاننے کو ملے کچھ کریٹو ہو لیکن ایسی بکار کی چیزیں دیکھنا پالتول کام لگتا ہے مجھے
نہیں میری چھوٹی سی بیٹی ہے سرد اس کو بتا وہ فائی منٹ کرافٹ آتا ہے اس کو وہ بہت شوق ہے کرافٹ دیکھنے کا لگا دو پانچ منٹ ایک نہ وہ آتی ہے پانچ منٹ تو آپ تو اس میں دکھاتے ہیں مطلب کیا چیز بنا سک ہیں ہم گھر سے
ہاںام چیزیں تمام تمام تمام چیزیں ہیں تمام لے رکھی ہیں ان کے ڈری نے بتن کیا کیا کیا کیا ب جن بہت بہت ساری چیزیں کیا کیا چیزیں ہمیں پسند نہیں ہے ان کو ریڈنگ کا بھی بہت شو شوق ہے تو بہت ساری بکس وغیرہ ان کے
بالکل ہوں ہ
ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں کام وہ لیجیے باقی اتنا بکار کا برادہ اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے
وہ تو ہے پر بچوں کا شوق ہوتا ہے ٹھیک ہے بچے شوق پورا تو کرتے ہی ہیں نا
ہاں ہاں چلیے رات کو
آپ بھی آرام کیجے اللہ کے فضل سے کل پھر بات کریں گے چلیے شبہ خیر اللہ حافظ
جی
کہ اپنا
جی آپ بھی جان رہتی اپنا
چلیے ٹھیک ہے خدا حافظ